السلام علیکم کیسے ہو تم کتنی مدت بات تمہاری آواز سنی ہے سچ میں دل خوش ہو گیا
سلام میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تم بتاؤ تم کیسی ہو ہاں یار سچ میں بہت لمبا عرصہ بیت گیا ہمیں آپس میں گفتگو کی یہ ہو
میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس آج اچانک پرانی تصویر دیکھ لی تو تمہاری یاد آ گئی سوچا فورا فون میں لاؤں اور تمہارا حال اہوالوں ماروں ہد
اچھا فون کر لیا ورنہ آج کل کی مصروفیت میں تو انسان دوستوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے تم بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل
بس زندگی چل رہی ہے وہی روزمرہ کے معاملات اور کام مگر سچ بتاؤں تو آج کل کی اس مصروف دور سے تب آ کر میرا دل بہت پیچھا لوٹنے کو کرتا ہے
پیچھے لوٹنے سے تمہارا کیا مراد ہے کیا تم ان پرانے دنوں کی بات کر کر گھومتے پھرتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی
ہاں میں بالکل انہیں دنوں کی بات کر رہی ہوں ہمارا وہ اسکول کا زمانہ وہ دن سچ میں زندگی کے سب سے خوبصورت اور بے مثال دن تھے ہاں
اسکول کی یاد ہے تم نے تو میرا دل کی کے تار چھیڑ دیے وہ دن بھی کیا دن تھے جب ہمارے صرف صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو صبح صبح اس ٹھنڈی میں یا گرمی میں نیند سے بجال آنکھوں بس صبح آنکھوں کے ساتھ اٹھنا اور پھر امی کی ڈانڈ سن کر تیار ہونا یاد ہے نا
ہاں اچھی طرح یاد ہے اور صبح کی اس اسمبلی میں کھڑے ہونا جب گرمیوں میں دھوپ سیدھے ہم چھاؤ ڈھونڈتے تھے
اور وہ جو ہماری پرنسپل صاحبہ آ کر اتنی لمبی تقریر کرتی تھی اس وقت لگتا تھا کہ بس ابھی چکر آئیں گے اور ہم زمین پر گر جائیں گے
بالکل اور ہم دونوں وہ ہمیشہ ہو کر آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے تاکہ کوئی استاد ہمیں دیکھ نہ لے سزا نہ دے دے
اور اگر غلطی سے کسی استاد کی نظر ہم پر پڑتی تھی تو پھر پوری اسمبلی میں کان پکڑ کر کھڑے ہونا پڑتا تھا جو اس وقت بہت بڑی بیزاتی لگتی تھی
لیکن آپ سوچو تو اس سزا میں بھی ایک الگ ہی کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور عقلمندی دکھانے کی کوشش کرتے تھے
اچھا تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کل ہی بات ہو جب تم ملی تھی
مجھ بالکل بالکل یاد اسکول میں پہلا دن تھا اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی تم ہی تھی جو میرے پاس آئے اور
ہاں کیونکہ مجھے تمہارا معصوم سا چہرہ دیکھ کر ترس آ گیا تھا اور میں بھی اکیلی بیٹھ ہوئی تھی تو سوچتی ایک نئ سہیلی بنا لوں
بس اس دن کے بعد سے جو ہم ہوئی کہ ہمارے پورے اسکول میں ایک دوسرے کے سوا کسی کسائے کی طرح کہتے تھے
سچ میں پورے اسکول میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی تیں لوگ کہتے تھے کہ اگر سارا کو ڈڈنا ہو تو محوش کے پاس چلے جاؤ
اور ہماری وہی دوستی آج بھی ک نہیں پاتے روزانہ مگر دل کے ایک دوسرے کہ بہت قریب ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے
بالکل صحیح کہا اچھا تم تمیں ہمارے درس تدریس کے گھنٹے یاد ہے وہ ریاضی میگز کا گھنٹہ تو میرے لیے کسی عزاب سے کم نہیں ہوتا تھا
ہاں ریاضی کا نام مت لو مجھے تو اب اس مارے وہ تھا جو ہر روز اچانک امتحانے لے لیتے ان سے سب ڈرتے تھے
اور تم ہمیشہ ریاضی میں مجھ سے بہتر تھی میں ہمیشہ تمہاری نقل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور تم اپنی قبان چھپا لیتی تھی مذاق میں
میں تو بس تمہیں تنگ کرتی تھی ورنہ آخر میں تو میں ہی تمہیں سارے سوالات حل کر کے دیتی تھی تاکہ تم ناکام نہ ہو جا امتحان
یہ تو تمہارا بڑا پن تھا ورنہ اگر تم مدد نہ کرتی تو میں شاید ہر سال اسی اسی جماعت میں بیٹھی رہتی اور آگے ہی نہ پہنچ پاتی
اور تمہیں تاریخ کا گھنٹہ یاد ہے جب استاد پرانی بادشاہ ہوں کی کہاں پانی اسو کی میز پر سو جاتے تھے
او ہوو ہو تو سونے کا بہترین وقت ہوتا تھا استاد کی آواز ایسی مدم ہوتی تھی جیسے لوری سنا رہا ہو اور ہم گہری نیند سو جاتے تھے
اچھا اچانک جب استاد تھا تو ہم ایسی ہڑبڑا کر اٹھے اٹھتے تھے جیسے کوئی زلزلہ اتی تھی ہم پر
ہاں اور ہم دونوں ایسی شرمندہ شکل بناتے تھے جیسے ہم سے زیادہ شریف اور پڑھنے والا بچہ پوری دنیا میں کہیں اور ہے ہی نہیں
مگر اسکول لائف صرف پڑھائی اور سزاؤں کا نام نہیں تھا اس وقت ہوتا تھا وہ تھا تفریح کا گھنٹہ
واہ تم نے بالکل میرے دل کی بات کی وہ اچھے وہ آدھے گھنٹے کی بریک کے لیے ہم چار گھنٹے انتظار کرتے تھے اور جیسے ہی گھنٹی بج تی دلجوم اٹھتا تھا
گھنٹے ب گھنٹے بجتے ہی ہم ایسی دوڑ لگاتے تھے کینٹین کی طرف جیسے کوئی خزانہ لوٹنا ہوتا سموسے اور چپس کا تو جواب ہی نہیں تھا
اور جو ہم گھر سے کھانا لے کر آتے تھے ایک دوسرے کے پڈبے سے چھین کر کھانا اس کا مزہ تو دنیا کا کسی مہنگے ترین کھانے میں نہیں ہوتا
ہمیشہ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے آلو کے پراٹھے کا انتظار میں رہتی تھی جو تمہاری امی بہت ہی
بالکل صحیح میں ہمیشہ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے آلو کے پراٹھے کا انتظار میں رہتی تھی جو تمہاری امی بہت ہی لذیذ بناتی تھی
اور میں تمہارے گھر کی بنی ہوئی کھیر کی شوقین تھی کی تاتی تھیں میں پہلے ہی آدھے سے زیادہ صاف کر دیتی تھی اور تم دیکھتی رہ جاتی تھی
ہاں سچ میں مجھے کبھی کبھی گسسا تو آتا تھا پر تمہاری وہ دیکھ کر میرا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور میں مسکرا دیتی تھی
بریک کے بعد جب واپس جماعت میں جانا پڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے زندگی کے سب سب سے بڑی خوشیشی پھر سے قید ہو گئے ہوں
ہاں وہ آخری کے دو گھنٹے تو گزارنے کے نام ہی نہیں لیتے ہم ہر پانچ منٹ بعد دیوار پر لگ گڑی کو دیکھتے رہتے تھے کہ کب چھٹی ہو
اور جب آخری گھنٹی پرست سے ملتی تھی اس کا اندازہ آج کے اس دور میں کوئی نہیں لگا سکتا وہ آزادی کا احساس ہی الگ تھا
چھٹی ہوتے ہی اسکول کے دروازے سے باہر نکلنا اور دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیدل گھر واپس آنا کتنا سہانا لگتا تا تھا نا وہ راستہ
ہاں حالانکہ راستہ لمبا ہوتا تھا مگر باتوں باتوں تمہیں پتا گیا راستے میں آم کے درختوں سے آم توڑنا یاد ہے
اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ جب مالی ہمارے بیچ ڈانڈا لے کر دوڑا تھا تو ہم نے ایسی دوڑ لگائی تھی کہ ہمارے جوتے بھی راست تے میں چھوٹ گئے تھے
تو بہت ہی خوفناک اور مزاحیہ منظر تھا ہم گھر تک بغیر جوتوں کے باپ ہو گھر آ کر ڈانٹ بھی کھائی تھی
وہ اب کہاں مگر ان ڈانت اور سزاؤں میں جو اپنائیت تھی وہ اب کہاں ملتی ہے اب تو زندگی اتنی مصنوعی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی بس اپنے میں ہی گم ہے
صحیح کہہ رہی ہو اسکول کے دنوں میں کوئی حسد نہیں تھا کوئی مقابلہ نہیں تھا بس ایک صاف صاف ستھرا ٹورسٹ سھ ہاؤس میں جوڑے رکھتا تھا
اور ہمارے وہ سالانہ کھیلوں کے مقابلے اسپورٹس ڈے ان دنوں میں تو اسکول کا ماحول ہی بالکل بدل جاتا تھا ہر طرف چہل پہل ہوتی تھی
جی تمہیں یاد ہے جب تم نے اس دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا اور بالکل آخر میں پہنچ کر گر گئی تھی
ہاں یار وہ تو بڑا ہی دردناک وجہ واقعہ تھا میں نے جتنے ہی والی تھی کہ میرے پاؤں مڑ گیا مگر تم نے آ کر مجھے اٹھ اٹھایا تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا
چلو آج کی گفتگو میں بہت بہت مزہ
اللہ حافظ